و رحمۃ اللہ ورکاتہ جی کیا حال ٹھیک ہے آپ جی اچھے سے ہیں آپ جی بس بڑھیا بڑھیا جی شکر اللہ کا جی جی میری تندرستی کا حال تو بہت ہی بڑھیا چل رہا ہے اور آپ کو پت ہے کہ جی میں ایک میں ابھی ایک آدمی سے بات کر رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو شااہر مانتا تھا پر بڑی ہی میں مطلب میں ان سے تو باہری بج کے نکل پایا ہوں ان کے جیسا واحیات اور جی ایسے وہ سب سے واحیات شاعروں میں اس کو میں گنوں گا اس کو شاعر بھی کہا اس کو میں پاگل کا لقب دے دوں گا جی اس کے لیے تو مطلب کیا ہی بتا سکتے ہیں کہ میں نے ایک شعر لکھا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفاس توبا
جی جی جی
قتل کے بعد اس نے جفا سے توبا ہائے اس د ہچ پشیمان کے پشیمان ہو
جی کیا ہی بات ہے عمدہ عمدہ عمدہ تو اگر دیکھا جائے تو شعر و شاعری کا لقب میں بھی اپنے سر پہ دے سکتا ہوں
جی ہاں چلیے آپ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے شاعری و شاعری کرتے ہیں جی جی جی جی جی ح اچھا اچھا اچھا انیس سال کا چھوٹا تو نہیں ہوتا تو چلیے دو سو سال جی جی آپ کی عمر اس وقت کیا ہے
جی ابھی میں
ج جی بہ جی بارہ سال آپ نے جی جی یہ کیا جی میں میں مجھے لگتا ہے سپنے دیکھ رہا ہوں جی بارہ سال پہلے آپ نے بولا کہ انیس سال تھی پھر کہا کہ دو سو سال کی عمر تک پھر آپ کہہ رہے ہو کہ عمر سے جی جی جی برابر دو سو سال کی عمر تک جیا جی ٹھیک رہا تھا جی صحیح صحیح
میں ہوں اور اب اچھی شاعری کرنا جان گیا ہوں جی جی
والے اس کسی وال پلانٹ سے ہیں جی جی جی جی جی سے ہ جی جی جی جی میں بھی تو یہی سے ہوں پر یہاں پر ایسا تو نہیں ہوتا کہ پہلے آگے جائے پھر پیچھے جائے
چ ہے اسی لیے آپ کو اس کا نہیں پتتا ہوگا
اچھا ٹھیک ٹھیک جی جی ہاں ہاں کوئی نہیں چلیے پھر شاعری کا مقابلہ ایک ہو جائے آپ کے اور میرے بیچ جی جی چلیے تو چلیے شروع کرتے ہے جی جی کرے جی جی بتائیے ب
رنگ کو سفید کرنا ممکن تو ہے کالے رنگ کو سفید کرنا ممکن تو ہے میں تب مانوں جب رنگ برنگی کو بے رنگ رکھی عط فرما جی جی آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو
جی جی جی ہاں ہاں جی بڑی اچھی بات جی جی جی ہاں بہت ہی خطرناک بات کہی آپ نے جی تو کہتے ہیں کہ سیر کر دنیا کی غافل زندگی پھر پ کہاں
جی بالکل واہ واہ واہ واہ دنیا کی گافل زندگی پھر کہاں
کر کچھ رہی یہ جمع نہیں کرھر کہا ارے یار مطلب میں تو کہہ رہا ہوں میرے جیسے عدہ شہر تو پوری پرتھوی میں کہیں نہیں ہوگا میں سب سے عمدہ شہر ج جی جی جی ہاں ہاں آپ سے تھوڑا سا ہی کم ہے زیادہ کام بھی نہیں ہے کوئی آپ لیے جی جی بتائیے بتائیے جی اچھا جی ہاں کوئی بات نہیں آپ جتنا بھی ہو پریشان ع جی نہیں لیجیے گا جی جی جی جی صحیح صحیححیح ج جی جی جی جی ہاں ہاں بتائیے بتائیے آنکھ بند کر جی جی نیند
آنکھ بند کر کے آتی ہےنی
نم جی
اگر آنکھ بند کر کے لیٹ جائے تو کیا ہی ہو جائے گا
جی ارے بس میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ بس مہربانی جی جی جی جی مہربانی کریے جی مہربانی کریے آپ شاعری چھوڑ دیجیے جی آپ شاید چھو جی جی جی کوئی نہیں آپ توفکرے قبول تو میں کیا کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ انیں پتھروں پہ چل کر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے کوئی کہکشا نہیں ہے جی جی جی ہاں سمجھ تو آپ کو آیا نہیں ہوگا آپ ووا کرجیے ووا کرنی جی جی صحیحیحیح بات ے آپ جی ہاں ہاں یہ تو بہت ہی عمد میں شولنا چاہوں گا ج آنا ہے جی جی جی جی جی نہ کھوم گ آؤ جی اچھا چھانا ہے تو بنا کھانا ہے تو بنا گھوم گ دل طر جی ارے دل سے رستہ پوچھ کے آؤ مطلب یہ تو اچھا یہ تو پھر بھی ٹھیک ج تھا مطلب کہ اتنا بھی اچھا نہیں تھا یہ ٹھیک تھا مطلب اتنا بھی مطلب بڑھیا نہیں تھا تو خا ہی لیتا ہوں جی ہاں تحفے تو آپ قبول کر ہی لیتے ہوں گے تحفے میں تو میں کیا ہی ہے تو کہ رہی ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے س داروں کی ج ہاں
ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے
عشق کے امتحان اور بی ہے جی جی صحیح صحیح اور ہیں کہ نہ جی بھر کی دیکھا نہ کچھ بات کی نہ جی جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آرزو ملاق کا س بڑی آ رو ملاقات جی جی صحیح صحیح صحیح صحیح تو کہہ رہے تھے کہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے
جی
تو کبھی شاید خوابو میں ملے جس طرح رکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے جیاہاہاہاہ جی مج یہ مطلب میں تو بہت ہی عمدہ شہروں میں گنا جیادہ جی سنائیے سنائیے آپ بھی سنائیے جی جی صحیح صحیح
رستے میں چلتے ملیں گی ہمیں گاڑیاں
صحیح صحیح بات کر رہ جی جی جی جی ج ج گاڑی ہ
ملیں گے ہمیں جہاز ہوائی کے
جی گاڑیوں میں چلتے چلتے ملیں گے جہاز ہواائیوں ارے واہ واہ واہ واہ ٹھیک ٹھیک ج ٹھیک ٹھیک جی صحیح صحیح سحیح کہہ رہے آپ
جی بالکل
تو کہہ رہے ہیں کہ حض ہزارو خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے جی بہت ہی بڑھیا بہت ہی بڑھیا ہم نے مانا کہ تغفل نہ کرو لیکن ہم نے مانا کہ تغفل جینا نہ کرولی لیکن خاک ہو جائے ہم تم کو خبر ہوتے ہوتے تک جی جی جی دھتے تک جی جی جی جی ہوتے ہو تک جی جی صحیح صحیحی جی ہوتے تک ارے شر میرا ہے تو میں ہی بولوں گا کہ میں کیا ہوگا جی جی جی جی کیا ہی مطلب ہاں ہر بات کو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ چور کیا ہے چوری کیا ہے جو اب آپ کو لگے تو ہاں تو آگے شاعری جو ہے ہے وہ مقابلہ وہ آگے ہم قائم رکھیں گے تو یہ کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی چہرے پہ جو ظاہر ہے چھپائیں کیسے اپنے چہہرے پہ جو ظاہر ہے چھپائائےیں کیسے ری مرضی کے مطابق نظر آئے کیسے جرے یار واہ واہ میں تو مطلب کیا اہ بولوں میں مطلب یہ تو بہت ہی جی جی جی تو تم میرے جی جی جی بتائیے بتائیے جی جی بتائیے
جی گاڑی میں ملیں گے آپ کو چار پہی ہیں
گاڑی میں ملیں گی آپ کو چارپیے ملیں گےحیححیححیح نال دو گ ارے مطلب یہ کہہ رہا ہو کہ بس چھوڑیے گاڑی کے نیچے آ جائیں گے آپ کیا کیا لکھ کیا رہے ہیں آپ ا مہربانی کر کے چپ رہی ہیں تم میرے ہوتے تو گویا تو میرے پاس ہوتے تو گویا جب کوئی دوسرا ا نہیں ہوتا جی مطلب کیااہ
جی جی جی بالکل بالکل
جب ہم پلہ ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو گیند ڈر جاتی ہے جب ہم بلہ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو گیند ڈر جاتی ہے کہتی ہے کہ میرا وقت آ چکا کا ہے الوداع دوستوں کہتی ہے کہ میرا وقت آ چکا ہے الوداع دوستوں جی جی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جی جی ارے کیا ہی کہہ رہے ہیں آپ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی زیادہ جی جی جی انگلیوں کا کمال کمال س جی جی صحیح صحیح موبل فون دیکھتے ہی آپ کوتا جی مطلب کیا ہی بولوں میں اس کے بعد تو مطلب اس سے برا اور اس سے گلی شہر تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں سنا جی میں بھی میں تحفے قبول میں بھی تحفے قبول کر لیتا ہوں اگر جی جی جی جیسے میں نے آپ کو ہزاروں تحفے بھیجے ہیں آپ ویسے کہہ رہے ہیں جی جی جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو تحفوں کی جو ہے رقم بتا دیتا ہوں جو مجھے آئے ہیں تو آپ ان تحفوں کے بعد خاموش ہو جائیں گے آپ کے پاس جو ہے یہ چیزیں جی جی صحیح صحیح جی جی آپ کو تحفے مل چکے ہیں کیا ابھی تک جی جی مجھے لگتا ہے آپ کو تحف میں بڑی ہی خرناک چیزیں ملتی ہوگی بہت ہی زیادہ جی جی جی
سو یا پھر دس پندرہ ہزار تک میں نے مجھے قبول کیے ہیں اور ان میں سے لگ بھگ مجھے دو تین سو ہزار
اچھا ٹھیکوڑ صحیح
ہ
صیح جی جی ہاں چلیے وہ بات بھی ہے اب کیا ہی مطلب آپ ج بول رہے ہیں تو اس کا بھی ہم مان ہی رکھ کے لیتے ہیں تو مجھے بتائیے کیا ہمارے آپ کے جو ہمارے پانچ پرچے جو یونیورسٹی ختم ہو چکے ہیں نا ہمارے پانچ پرچے ہو گئے اسے پرچے کو لے کر جی چلیے ٹھیک ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کھانا منا کھا کے آگے والی جو بات ہے وہ کھانا والا کا مقابلہ جو ہے شاعری کا آگے کھانا کھا کر ہم جو مقابلہ ہے وہ کریں گے جی جی تو پھر آپ تب تک شاعری شاعر جو شعر ہے آپ تب تک وہ جمع کر کے رکھیے کیونکہ مقابلہ تو سنگین والا ہے اور یہ باقی اکوا شر تھوڑا گھر پہ رکھیا کرے
جی آپ شر سنا سنتے رہے میں سناتا رہوں گا
اچھا شہر لکھے گا جی جی جی جی چلیے جی ہاں آپ کی تو زندگی ہی غلط فہمی ہے چلیے کوئی نہیں اچھا آگے دیکھے گا جی آپ بول رہے ہیں جی کوئی نہیں اب آگے دیکھیں گے کیا ہوگا
رہے گی جی اللہ حافظ